سن پا رہے ہیں بھائی اپ ہیلو وعل السلام بھائی بس بڑیا بڑھیا اچھا ایک عادت اچھی ہے ہماری ہم دن میں دس بار بھی کال کر لیں گے تو سلام دعا ای سب ہم کرتے ہیں
جی جی جی بالکل
چیز ہے ٹھیک ہے اور ابھی کیا کب انٹرویو کب ہونایا ا باب
ن بول ہو ابھی لگ شیڈیول کرے وہگ بولے اپڈیٹ کرتے ہیں وہگ بولے میں
اچھا لیو آپ کے نے میٹ کا یہ میٹ میٹ لیو کر دیا آپ نے
جی ج جی جی میٹنگ نہیں میٹنگ ہی نہیں لی ہے
ہاں جی
میٹنگ نہیں لی تھی میٹنگ میں میٹ جوائن کرا کوئی بھی جوائن نہیں ہوئے
اوکے تو پھر انوں نے اسکیجول ہی کر دی
جل ہ ہاں جی رشیڈل کرے رشیڈل یعنی انیں پتا نہیں کب شیڈیول کرنا ہے بول کے تو اپڈیٹ ہے نہیں ملا نہیں بتایا مجھے ٹائم
ہے ہاں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹا پ ویٹ کر لو انتظار کر لو میٹنگ میں پھر لاسٹ میں بولتا تھینک یو بس ٹائم ہی نہیں ہے یہ ابھی اس کیجول کرتے ہیں ایسا ویسا بول کے چلے جاتے ہیں اسٹار ٹیک کا یہ جو ہے کون سی یہ بتا رہے تھا زومیٹو کی
زمیٹو نہیں زومیٹو زمیٹو
تو یہ چیٹ پروسیس ہوتا ہے اس میں یا وائس پروسیس
دوبیا کرتے
ہوں
بھی تھے چار پروسز بھی کہ تھے
اچھا اچھا اچھا دونوں ہے اس میں دونوں ہے بلنکٹ میں ایسا نہیں بلنکٹ میں خالی یہی ہے
چاہتے تو چارتے وس تو وس
وائس پھر ہم اپنے اینڈ سے کرتے ہیں لیکن اس میں یہ وائس کا نہیں ہے آپ اس کی آپ کال ہی نہیں کر سکتے اس کا بلنک کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے کالنگ والا نمبر
اچھا کو چیٹنگ کا ہے
چارٹ کا ہے اور ای میل کا بھی ہے ای میل ایک ہے بنکڈ کا تو اس پر بھی ای میل والے جو ہے ای میل والی ٹیم الگ ہوتی ہے جب ہم ملب کوئی چیز سو نہیں کر پاتے تو کا ہم یہ جو ہے کس کسٹمر کو بولتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں میل کر دیجیے اس والے میل پہ اس کو ای میل آئی ڈی سینڈ کر کر دیتے کیا آپ اس پر جو ہے یہ ای یا میل سینڈ کرنا اور اپنا جو بھی آپ کو مسئ اس کو جو ہے ایکسپلین کرنا اور پھر ہمیں بیچ دینا کیونکہ ہمیں پت ہی نہیں ہوتا ہے کسٹمر کو کیا پتا ہے ہمیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے خود کرنا کیا ہے ہے نا جیسے کبھی کوئی کسٹمر آتا ہے کہ ب یہ کوئی آفر ہوتا ہے جیسے یہ پرفیومز پہ کبھی ہوتا ت ایک کبھی بوٹل پہ ہوتا بائی ون گیٹ ون فری ایک کے ساتھ ایک مفت میں ہوتے ہیں نا آفرس وہ والے تو ان کو جو ہے وہ جب بائی کرتے ہیں وہ خریدتے ہیں ایپلیکیشن سے تو ان کو وہ ملتا اماؤنٹ تو وہ پے کرتے ہیں فور ایگزامپل وہ جو ہے مثال کے طور پہ وہ بارہ سو کا آئٹم جو ہے وہ لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک فری ہوتا ہے ایک بوٹل کے ساتھ ایک ف مثال ایک پرفیوم ایک یہ سینٹ کے سھ ایک باٹل فی ہوتی
مطلب ایکی ہوتا رہا
جی
دیکھ لیے تھ فری ہے بولک
ہوں ہوں بالکل لیکن ان کو ملتا ہی نہیں ہاں آفر میں ہوتا ہے اپلائی بھی کر لیتے ہمیں ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی اس میں کوئی معلومات ہوتی اس پہ کہ کیا کریں گے کیسے کریں گے کیا بتائیں گے کسٹمر کو تو ہم کیا بولتے ہیں کسٹمر کو کو سیدھا بولتے ہیں کہ آپ ہمیں میل کر دو ہمیں پت ہی نہیں ہوتا ہے اب اس کو کیا بتائیں کہ بھائی ہمیں پتا ہی نہیں ہے نہ ہی سالو کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو میل دیتے تو کسٹمر کیا کرتا ہے جب کسٹمر گغصا ہو جاتا ہے تو وہ لاسٹ میں ریٹ نگ آتی ہے نا وہ بلڈنگ کٹ پہ
جی ہاں
پور دے کے چلے جاتے ہیں ہاں پانچ والے پ پہلے تین جو ہوتے ہیں وہ والے پو یہ ہوتا ڈی سیٹس ڈی سیٹ یعنی کہ کسٹمر سیٹسفائی نہیں تھا آپ کی یہی سے آپ کے کام یا آپ کی ریزولوشن جی اور چ فورت اینڈ ففتھموجی جو بہت ہے گڈ اڈ ایکسلینٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں کسٹمر سیٹسفائی تھا اور پتا ہے آپ کو اس سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کے لیے ایک یہ جو ہے نا ایجنٹس یعنی کہ ہمیں پرفارمنس کے حساب سے ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں ایسے اگر اچھا راپ پورے من تھا اگر اچھا سکور رہا اس میں نائنٹی فور پرسینٹ سے ابو ہاں تو اس کے لیے یہ پرفارمنس بونس الگ سے ملتا ہے اور جو ہے
اگر پرفارمنس ہے نہیں رہیا تو سات روپئے تو کارڈ دیے کیا
نہیں سیلری میں سے نہیں کاٹتے سیلری میں سے نہیں کاٹتے لیکن کیا ہوتا ہے ہر دن آپ کو جو ہے ٹیم لیڈر یہ کہے گا کہ یہ کیا پرفارمنس ہے اس کو امپروو کرو نہیں تو ہم پی آئی پی میں ڈال دیں گے یہاں ال نکالنے کا یہ کہتے ہیں کہ پی آئی پی پی آئی پی مطلب کہ ایک دو ہفتے میں ایک ہفتے کے لیے وہ ایک ٹارگیٹ دیتے اس ارگیٹ کو اچو کر نہیں کر لو گے تو کمپنی سے نکال دیا جاؤ گا ایسا تو وہ پی آئی پی پی آئی پی پی آئی پی بول کے اس کے بولتے ہیں ہاں تو ایک منتھ کا ٹارگیٹ دیں گے کہ اس میں اتنا اتنا پرفارمنس کرنی ہے یعنی کہ اتنے اسکور اتنا اسکور کرنا ہے اتنی سی سیٹس لانا ہے
جی
کسٹمر کیا کرتے ہیں کسٹمر کو تھوڑی جب کسٹمر آتا ہے فارور ایگزامپل اگر آپ کسٹمر کوئی اچھا سا ریزولوشن بھی دیتے ہے نا تو
جی ہاں
میرا آئٹم جو ہے کوئی مسنگ آئٹم ہے اس کو آٹم آڈر میں سے پانچ آٹم تھے چار مے پانچو کو م ہے جب ہم چیک کرتے وہ آٹم آؤٹ آف اسٹاک ہے وہ اسٹاک میں نہیں مطلبٹور کے پاس آ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ابھی کیا کرتے ہیں ہم کسٹمر کو گائڈ لائنس کے حساب سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اس کی جو ہے پاسٹ ہسٹری کیا ہوتی ہے مطلب اس کی مسنگ آئٹمز میں کتنے یہ جو ہے اس نے بار کمپلینٹ کتنی بار کری ہے مسنگ گئٹمس میں تو وہ دیکتے ہیں پھر کیا بولتے ہیں ک اسسٹمر یا اس کو ریفنڈ جائے گا یا تو ری ڈلیوری جائے گی اگر آئٹم ہوگ اس کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو آئٹم بھجوا دیں گے پھر ہم اننیشیٹ کرتے ہیں ری ڈیلیوری آئٹم کی اگر آئٹم نہیں ہے تو اس کو ڈائریکٹ ریفنڈ جاتا ہےبھی کسٹمر بولتا ہے کہ نہیں مجھے آئٹم ہی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو بھائی ہم کیسے دے سکتے کیونکہ اسٹاک میں ہوتا ہی نہیں ہاں ہے نا تو اس کو ہم ریفنڈ دیں گے تو وہ گہ ہو کے کیا کرتا ہے جب ہم چارٹ جو ہے کلوز کرتے ہیں تو وہ پور ریٹنگ دے کے جاتا ہے تو اس سے بھی بڑا فھرر یہ ہوتا تا ہے امپیکٹ پڑتا ہے پرفارمنس پہ اور پھر الگ سے پریشر ہوتا ہے بڑا مشکل کام یہ یہ چیز ہے تو ہاں کوکک کالنگ میں ہاں کالنگ میں ایسا ہوتا ہے تو میں بتا رہا تھا جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں باقی کی جو ہے ان نے کام کرایا میرا تو پلی بار تھا میرا یہ کام جو ہے پہلی بار تھا تو وہ کیا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ چارٹ پروسیس اچھا ہے یا وائس پروسیس کہتے نہیں چارٹ ہی اچھا ہے وائس سے کیکہ اس میں آپ کو ایک کال آپ نے ختم کر دوسری پورا اس میں نہیں ہوتا اس میں اس میں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ فلو بہت زیادہ ہوتا ہے تین تین چیٹس لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے اس والے سے اچھا یہی ہے کیونکہ اس میں کال آپ کو تبھی کرنی پڑتی ہے جب کسٹمر کہے گا کال کر لو یا کسٹمر مطلب چیٹ پہ ان رسپانس ہو ہے وہ کو آپ کو رسپانس نہیں دیتا چلا جاتا ہے
جی
تو تب ہم کال کرتے ہیں ایسا تو اس میں اتنی کال نہیں کرنی پڑتی تو تبھی کہتے ہیں کہ یہ چاٹ وائس سے اچھا ہے تو میں نے ایسا سنا ہے باقی ایجنٹ سے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ایا
آپ کا کیا بولتے ہیں آپ کا نتیجہ کیا کہتا ہے مطلب آپ جو سوچے وہ آپ کے چار پروسس آسان ہے یا کال لین کا اچھا
میرے حساب سے ہی چارٹ جو ہے بہت ایزی ہے پت ہے کیوں کیونکہ میں جب جب کسٹمر آتا ہے نا کہتا ہے نا کال م کال م آتے ہی وہ کہتا ہیں کال میں تو میرے کو ایسا ڈر لگتا ہے کہ یہ گالیاں دے گا بھیھی کال پہ جب کال کرتے ہیں تو وہ سچ میں ہی گالیا تھے وہ غصہ کرتے کہ کیسا ہے تم لوگ کیا کرتے ہیں اےھائی میں تھوڑی کر رہا ہوں میں کشمیر میں بیٹھا ہوں گھر پہ بیٹھا ہوں مجھے کیا پتا ہے ڈیلیور کس نے کیا آئٹم کہاں سے آیا کون سے اسٹور سے آیا وہ مجھے گالیاں دے کے چلا جاتا ہے سمجھ رہے ہو
اچھا ہم لوگ اس ڈسکٹ بھی کر سکتے ہیں کال
ہاں اگر وہ گالیاں دیتے میں تو کرتا ہوں کال ڈسکنیکٹ نہیں کال میں ایسے ڈسکنکٹ کراوں مجھے غص آتا ہے اتنا اتنی برداشت ہی نہیں ہے چارٹ میں ہاں چارٹ میں ب ایسے ہی کلوز کر دینا ایک آیا تھا کلب پرسو ایک وہ کہہ رہا تھا تھا کہ وہ مطلب گالیاں دے رہا تھا چارٹ میں چارٹ میں کال پ نہیں چارٹ میں د دے رہا تھا کہ تم ہماری نوکر ہو ایسا ایسا ہو ویسا ہو مطلب وہ بالکل وہبوبو بان وہ وز کر رہا تھا پھر گلی زبان تو میں نے سیدھا منہ پہ کلوز کر دیا اس کو منہ پہ کلوز کر دیا اور اس نے پور ریٹنگ دے دی پھر میںیر نے کہا بھائی ریٹنگ جائے باڈھ میں ہمیں کیا اس سے لینا دینا ریٹنگ جو ہے وہ گالیا دے رہا تھا بالکل تو میں نے اس کو پھر بتایا کہ نہیں بھائی میں نے کلوز ہی کر دی چا ہاں ایسا ہے کال پہ بھی اگر کوئی گالیا گالیا نہیں وہ گغصہ کیا کرتے ہیں اور یہاں سے بھی غصہ آ جاتا ہے پھر تو میں بڑی سخت لیہجے میں میں پھر بات کرتا جو کہ الاؤڈ نہیں ہے الاؤڈ نہیں ہے وہ ایجنٹ مطلب نہیں کر سکتا بات سخت لہجے میں
جی
اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ پھر نک نکال ہی دیں گے سیدھا ایک اس کو بولتے ہیں ایک ہاں
ہاں ہاں جی جی جی بالکل اس میں امپروومنٹ یعنی ہم اور امپرو کیا کر سکتے ت پتا ہے کسٹمر کو جو ہے ہم صیح لہجے سے بات کرنا اس کو کنوینس کرنا کنوینس کر کے اپنے کو ریٹ بھی ضرورت ہے ٹریڈنگ سے جیادہ کسٹمر کی کیا نیڈ ہے کیا ضرورت ہے
ہوں ہاں جی جی نہیں میں تو کال پہ ہی بتا جب میں کال پہ جاتا میں کسٹمر کو بتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے ریٹنگ دے کے جانا
بالکل بالکل
وں نہیں بتا کیکہ مجھے پتا ہے یہ لو جو ہے میں کبھی بتاتا تھا ان کو ریڈنگ دے کے جانا کچھ لگ دیتے تھے کچھ لو جو آتے آ کے جو ہے وہ بیڈ ریٹنگ دیتے تھے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا تھا وجہ یہ ہے کہ کسٹمر جب آتا ہے وہ کسٹمر آف کو نہیں فار ایگزامپل اگر میں ایجنٹ ہوں میں تو پالیسی کی س کمپنی کی گائڈ لائن جو ہے پالیسی جو ہے میں وہ میں تو وہ کسٹمر کو بتا رہا ہوں تو کسٹمر مجھ سے یہ ایجنٹ کاب بھی نہیں چاہتا کہ کسٹمر ان سے غصہ ہو جو کسٹمر کہے گا ہم تو اسی کے حساب سے جائیں گے کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں ہاں کسٹمر خوش کیا جائے ریٹگ اچھی دیھی جائےیک وہ تو پالیسی ہوتی ہے تو وہ اصل میں کمپنی کی پالیسی کو ریٹ دے کے جاتے ہیں کسٹمر ایجنٹ کو نہیں دیتی ہے نا یہ چیز میرے کو سمجھ آئی تو ابھی آپ کوئی یہ آپ نے یہ ھ کال پروس میں کری ت نا
ہاں جی ہاں جی وہی میں وہی کہنے والا تھا کہ میں لگ بھگ ایک پانچ پانچ یا چھ سال کیا میں نے کام میرا آ تج روپے کے حساب سے آپ جو بول رہے ہیں نا بالکل ٹھیک سو ہمارا فوکس جو ہے کسٹمر کو جو ہے سیٹسفیکشن کرنا ہے یع بنا کی چ کی پوری بات سننےاہی ان سمھان عنی
ہوں ہ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ آپ کو جب کوئی گسیل والا کا کسٹمر جو گغصاہ یا الیاں وہ گالیاں تو نہیں دیتے گہ کرتے ہیں ایسا ہے میں ان کو بولتا ہ کہ پریشانی کے لیے معافی چاہیں گےپاپ کا کنسر وہ کہ ان سے بار بار معافی مانگتا ہوں تو وہ کہتےے کہ نہیں آپ کی معافی سے ہووںگا تو اس کیس میں ہم کیا کر کریں گے آپ بتائی
ہاں تو کسٹمر کی ہائی رائٹ کیوں ہو رہا ہے سو ان سے یہ بول رہے ہے سر آپ کا ریزن یہ ہے میں تو سمجھ گیا میرے بس میں ہوتا ہے تو میں یہ آپ کو ڈیٹیلس میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بعد ایسے کوئی پرابلم نہیں آئے گا ا ہاں یہ پرابلم اس لیے آیا ہے سر کہ چار وہ پروڈکٹ میں ایشو ہوگا یا ڈیلیوری ایشو ہوگا یا اسے پرابلم ہوگا بٹ یہ دوبارہ سے ریپیٹ نہیں ہوگا یہ میں ڈیٹیلس میں ہائی لائٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں میں
ٹھیک صی بات بات ہے لیکن پھر بھی میں میں ایسا بولتا ہوں میں کبھی ہاں وہ کیا کرتے ہیں کبھی بولتے ہیں کہ نہیں آپ کی معاںف پیس سے کیا ہوگا تو میں کبھی اگر کسٹمر ہوتا ہے گغصہ تو میں ایسا سے شانتی رکھتے ہوں میں یہاں زیادہ نہیں بولتا کیکہ جب یہاں سے بندہ بولتا ہے وہاں سے بندہ بولتا ہے تو ہم دونوں جو آئریٹ ہو جائیں گے گغصہ ہو جائیں گے تو میں بہت کم بولتا ہوں پھر میں میں خالی سنتا ہوں پھر میں خالی سنتا ہوں پھر